ہلو ہلو
استعمال
وعلیکم السلام بائی جان کیا س ہاں بھائی جان
بہت بڑھیا آپ کب سب خیریت
الحمد اللہ بھائی جان آپ کے ابا جان امی جان ٹھیک ہے بھائی جان الحمد اللہ بھائی
جان آپ کے ابا جان امی جان بھائی جان بہت بڑھیا
الحمد الحمد للہ بھائی جن
جی جی بھائی جان بھائی جان کیسے ہو ویسے سب ٹھیک ٹھاک آج کا موسم کیسا رہا کیا کر رہے ہوا آپ
الحمد اللہ بس پڑھ رہے ہیں بھائی جان اور کبھی کبھی آپ تو بجےتے ائم بائی جانا
بہت بڑھیا بھائی فری ٹائم میں بہت بڑھیا بھائی جان میں کچھ آپ سے جاننا چاہتا ہوں اب جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ندیوں کا پانی ہے تالاب ہیں ان کے بارے میں کچھ آپ سے جانکاری بھی لینا چاہتا تھا تھوڑی میں آپ کو اپنے بارے میں مطلب اس کے بارے میں بتانا بھی چاہتا تھا اپنے شبدوں سے
بائی جانن بولیے
بھائی جن جیسے آپ بھائی جن جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے آج کل جو ندیاں ہے بہت ساری گندیاں ہو گئی ہیں پہلے جو ندی تھی کتنی اچھی لگتی تھی سوچھ پانی رہتا تھا پینے یگیہ رہتا تھا پ پچھی وغیرہ سارے لوگ پیتے تھے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھی جاؤ آپ وہاں کہیں بھی جاؤ جہاں بھی جاؤ گے تو ندیوں میں کوئی نہ کوئی پولیتین پلاسٹک کی تھیلیاں وغیرہ کوڑا کرکٹیا امبر مرتک جانور کہیں نہ کہیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں
صحیح بول رہے ہو بھائی جان دیکھو ہاں بھائی جان دیکھو بھائی جان یہ ہماری بھائی جان یہ ہماری غلطی ہے بھائی جان یہ ہماری لاپرواہی ہے ہمارے ہمارے میں جو انسانیت ہے وہ ختم ہو گئی ہے بھائی جان ہمیں بس اپنا ہم بس اپنا فائدہ دیکھ رہے بھائی جان ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ اس میں اس پانی میں کچھ جیو بھی رہتے ہے بھائی جان ہم بس بنا رہے ہیں فیکٹری پہ فیکٹری بناتے ہیں بھائی جان پھر جو وہاں سے ویسٹ نکلتا ہے سیدھا ڈالتے ہیں ہم بھائی جان ندی میں جس کی وجہ سے ب ہاں بائیجان جس کی وجہ سے ہاں بھائی جان جس کی وجہ سے ساری جو جاتی تھی پانی کی وہ ساری کی ساری ختم ہونے کو آئی ہے بھ جان انسان کو چاہیے اگر مطلب اس کو پیسہ ہی کمانا ہے بھائی جان اس کو چاہیے کہ جو قدرت کے جو مطلب جیسے کہ آپ نے بولا یہ ندیاں ہے چشمے ہے کچھ بھی ہوا اس جان ج کو صاف
جی جی جی دیکھیے ندیاں اگر
ہاں بھ جا
جی جی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے آج کل عام لوگ ہیں جو ا گرہنیا ہیں جو ہماری جیسے فیملی سےحی سپوٹ کیجیے جی ہماری امی ہے باجی ہے جیسے کھا لا ہیں تو آپ نے دیکھ صاف صفائی کرتی ہیں تو یہ کیا کوڑا کرگٹ ہے آجو بازو کی جو ندیاں ان میں پھینک دیتے ہیں مرتک جو جب مرتک جو پشو پچھی ہوتے ہیں ان کو پھینک دیتے ہیں ان سے کیا ہے کیا آپ نے دیکھا ہوا وہ پانی کیا ہے گندا ہو جاتا ہے ہے نا اور پانی جو گندا ہو جاتا تو اس کو جو اس کے اندر آپ نے بتایا ہے کئی پرکار کی جتیاں ہوتی ہیں جو اندر جین یاپن کرتی ہیں وہ کیا ہے کہ دھیمےھیمے اس کو ختم ہوتی جا رہی ہے بیماری ک کاربن نہیں ہے وہ پانی پینے لائق نہیں رہتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا پشو پچی وغیرہ پیتے ہیں پانی اور بیمار ہو جاتے ہیں اور مر بھی رہے ہیں بہت ساری چیزیں ختم بھی ہو رہی ہیں پانی کے گندے پ کے تو بھائی جان آپ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کہیں بھی جاتے ہو روڈ کے کنارے یا پل ہے برج ہے جیسے آپ نے روڈ کے کنارے دیکھا ہوا ندیاں کتنی صاف ستھری رہتی تھیں اس کے آجو بازو میں پیڑ ہرے ورچ رہتے تھے اور آپ گاس پھاس کے میدان رکھتے آپ دیکھنے کو کچھ نہیں ملتا گندی ندیاں جہاں بھی جاؤ گندی ندیاں ہیں یہ سب ہو رہا ہے ہم لووں کے کڈ جو ہم لوگ روک نہیں پا رہے ہیں اس کے لیے بھائی جان آپ کیا کہنا چاہو گے جیسے ہمیں اس کے بارے میں روکنا چاہیے تھوڑا بہت
بھائی جان دیکھیے ہماری جو پہلی غلطی یہ ہے کہ جب ہم کبھی بھی بازار جاتے ہیں ہمارے گھر والے جو بازار جاتے ہیں وہ نا دکاندار سے لیتے پالتھین کے بیگ ہمیں چاہے ہمیں گھر والوں کو سمجھانا چاہیے کہ پالیتھیین کو کا بیگ نہ لے دکانداروں سے جب ہم دکانداروں سے پالیتھین کا بیگ مطلب نہیں لیں گے تو وہ مجبور ہو جائے گی کہ وہ ایسے بیگ بنیں گے کہ جو مطلب زمین کے ساتھ مکس ہو جائے بھائی جان جو جو مطلب جو زیادہ ٹائم تک پانی میں یا زمین پہ نہ رہے جیسے پالیتھیین رہتا ہے بھائی جان
جی جی پلیتین جی پولیتھیین خراب نہیں ہوتا جتنا مطلب ڈال دوو گے وہی وہیں کی وہیں پڑا رہے گا
وہی وجہ وہی مسئلہ ہے نا کہ اگر ہم پالتھین کے بدلے اگر ہم پیپر بیگ یوز کریں گے نا بھائی جان وہ بہتر ہوگا ہمارے لیے یا اگر ہم گھر والوں کو بولیں گے گھر سے کوئی تھیلی لے لو اسی میں لاؤ جو بھی لانا ہے تو اس سے بھی کنٹرول ہوگا یہ بائی جان یہ جو کوڑا کرکٹ
جی جی جی آپ نے جیسے بتایا آپ مارکیٹنگ کرنے جاتے ہیں تو کچھ بھی آئٹم خریدو مارکیٹ سے ہم گئے ہم نے پانچ چھ آئٹم خریدے تو پانچ چھ بیگ ہو جاتے ہیں جو پولیتن کے بیگ ہوتے ہیں جو اس کے بعد میں جی جو
پانچ چیزیں خریدتے ہیں نا پانچ چیزوں کے لیے ہم الگ الگ سے دکاندار کو بولتے ہیں کہ پالتھین میں الگ الگ رکھو اس کے بنا پر اگر ہم بولیں گے کہ پانچ چیزیں ایک ہی پالیتھین میں وہ پالیتین نہیں اگر ہم وہ کو مطلب کاٹن کا بیگ بھی آتا ہے وہ گھر سے ہی لیں گے اسی میں بھریں گے وہ پانچ چیز تو پالیتھیین کا یوز کم ہوگا بھائی جان
جی پوالیتن کا یوز اس لیے کم کرنا پڑے گا ہمیں جیسے اپنے گھر سے ایک بیگ لے لو جو آپ نے بتایا جو کارٹون کا بیگ ہوتا ہے یا جو یا آج کل کپڑے کا بھی بیگ چل رہا جو ایک ریگولری بیگ ہو جاتا ہے اپنا گھر سے جاؤ تو اس میں اپنی ساخ سبزی وغیرہ لے کے آؤ جو بھی آئٹم لے کے آؤ کم سے کم پانچ آئٹم لے رہے ہیں پانچ آئٹم سے پولیتھیین سے بچیں گے اور پھر کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیتھیین کا پرریوگ کر کے لوگ مار کے آپ پھینک دیتے ہیں تو پھینکنے سے کیا ہے گا وہ پولیتھیین کہیں نہ کہیں پڑتی ہے جیسے آپ ا جو اپجاؤ زمین ہوتی ہے وہاں پڑتی ہے تو وہ اپجاؤ زمین کو ختم کر دیتی ہے تو جیسے پانی وغیرہ میں جاتی ہے تو اس کا بھی افیکٹ رہتا ہے بھائی جان
صحیح بات بولی آپ نے بھائی جان اگر ہم دیکھیں گے نا جو یہ پالتن ہے اس سے مطلب جو پانی میں جیو ہے وہی ان پہ نقصان نہیں ہوتا ہے ہم پہ بھی نقصان ہوتا ہے جو ہمارے گاؤں کے زمین دار بھائی ہے نا بھائی جان اگر ان کے زمین میں یہ پال گر جائے جو اس کی فرٹیلٹی ہوتی ہے نا زمین کی بائی جان وہ ختم ہو جاتی اگر اس کے اس کے یہاں نک کلے گا اناج ایک سال دس بوریا اگر پالتھین کی وجہ سے وہ دس ہو جائے گی پھر پانچ پھر دوسرے سال ہو جائے کہ وہ دو دو بوریا پھر ایسے ایسے سے اس کسان کا بچ چارے کا سارا کا سارا وہ کھانے کا ذریعہ ہو جائے گا ختم اس لیے ہمیں چاہیے
مہنگائی کا چانس بڑھتا ہے بالکل
تو بھائی جان اس لیے ہمیں چاہیے مطلب اگر ہم زمین دار نہیں ہے ہم اگر باہر سے خرید اناج خرید یا کچھ خرید تو ہمیں پڑتا ہے آئے سستا جب کسانوں کے پاس نہیں نکلے گا وہ زیادہ پھر تو مہنگا پڑے گا نا ہم کو بائی جان
بالکل بکل بالکل بھائی جان جہاں اپج ہی نہیں ہوگی جو پیداوار پیدا ہوتی ہے وہ نہیں ہو پائے گی تو پھر آنے والے ٹائم میں کیا ہے کھانے کے لیے چاہیے تو اس چیزوں میں کیا مہنگائی
مہنگائی بڑھ جائے گی ماشا اللہ بھائی جان صحیح بول رہے ہو آپ
مہنگا مہنگائی بڑھنے سے آپ کو پتا ہے جو بند جو مزدور ہیں کسان ہیں جو عام لوگ ہیں جو اپنی آرتک است سے گزر رہے ہیں جو آم خرچہ نہیں کر پاتے وہ بچارے کہاں سے کھا پیئیں گے تو ان کا تو جیون یاپن جینے کا ہی مطئلہ ختم ہو جائے گا بھائی جان
وہی بھائی جان جو مطلب ہر کوئی مت ہوتا ہے بھائی جان امیر
جی جی
دنیا میں بہت سارے مطلب ایسے ہے جن کے پاس شام کو ایک روٹی کے لیے پیسے نہیں ہوتے بھائی جان وہ کیسے پھر اپنے گھر والوں کو کھلائے گا روٹی جب روٹی ہو جائے گی مہنگی
دن پہ دن میں مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اور کیا ہوگا بھائی جان اس حساب سے تو جو کہتے ت نا گریبی غریبی ہٹانے کے چکر میں غریبی ہٹ جائیں گے اور پیسے والے پیسے ہی والے ہوتے تو جائیں کیوںہ ان کے پس اپار پیسہ ہے وہ تو کہیں نہ کہیں اپنا دھندا سیٹ کر رکھے ہیں بائی جان
ہاں بھائی جان سے یہی بول رہے لیکن اگر مین غلطی دیکھیں گے نا مین غلطی ہوتی ہے ہم جیسے مڈل کلاس فیملی والوں کی ہم نہ جاتے ہیں لاتے سارے پالیتھینوں میں لاتے ہیں مارکیٹ سے کچھ چیزیں یہ نہیں سوچتے کہ ان کے کا اثر سیدھے ہمارے گھر پہ ہی پڑے گ بھائی جان اس لیے ہمیں چاہیے اپنے گھر والوں کو بولنا چاہیے کہ کبھی بھی اگر مارکیٹ سے کچھ لانا ہے یہیں سے کوئی تھیلی لے جاؤ اپنے ساتھ اور یہ پالیتھیین مت لو دکاندار سے دکاندار بھی پھر خود مجبور ہو جائے گا کہ وہ پیپر کے بیگ رہے گا پھر جسے ہمارے ایک تو پانی پانی بچ جائے گا دوسرا کسانوں کی زمین بچ جائے گی بائی جانے سے
جی جی جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا بھائی جان کچھ چیزیں کیا ہے کہ گورنمنٹ تو قدم اٹھا ہی رہی ہے کچھ لوگ کچھ قدم ہم لوگوں کو بھی اٹھانے چاہیے کچھ چیزیں ہم لوگوں کو سوئم کرنی ہوتی ہے اگر ہم سوئم کریں گے تو اس کو دیکھ کر ہمارے آس پڑوسی یا محلے والے بھی کریں گے اور ان کو اکسانا بھی چاہیے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو آنے والی پیڑھی ہے جو ان کو ہمیں ایک پرییرت کرنا چاہیے کہ بھائی پولیتھیین کا پرریوگ کم کرو اگر مارکی ٹ جانا ہے تو آپ کو ایک کیری تلے کا پروگ کرنا چاہیے جس سے کہ پولیتن ہمیں نہ لینی پڑے اور اس کا کم پرریوگ کرنا پڑے جتنا ہو سکے ہمیں اس کا کم ہی پرریوگ کرنا چاہیے ج جس سے آنے والی پیڑھی یا کسی کو بھی نقصان نہ ہو بھائی جان
ماش ماشاء اللہ بھائی جناب آپنا بہت اچھی بات ہے بولی اس سے مطلب گورنمنٹ تو کر رہا ہے نا لیکن ہمیں بھی چاہیے نا ہمیں بھی اپنے کچھ قدم لینے اس پہ گھر والوں کو بتانا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غط ہے بھائی جان
جی جی بھائی جان بالکل آپ نے صحیح فرمایا بھائی جان آپ سے مطلب کچھ جان کر اچھا لگا جو آپ نے بتایا پلیتھین کے بارے میں جیسے آپ نے پانی کی بچت کے بارے میں بتا ہے میں چاہوں گا میں اپنے گھر والوں سے بولوں گا اپنے آس پڑوسی والوں سے بولوں گا محلے والوں سے بولوں گا آپ بھی یہی فرمانا اپنے آس پ پڑوس اپنی فیملی کو یہ پورا بتانا تاکہ ہم لوگ کنٹرول کریں
ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ سے بات کرنے میں بہت زیادہ خوشی ہوئی بھائی جان
جی بھائی جان مجھے بھی السلام علیکم خدا حافظ بھائی جان